ہیلو ہاں کیا کہہ رہی تھے آپ ابھی
ہاں میں وہی بات بول رہی تھی آپ نے سنی وہ بات کی آپ کو مشھتی ہو گئی
کیا کیا
کچھ نہیں میں فون بند کر رہی تھی میں بول رہی تھی یہی مطلب کسی کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ نہیں بول پاتا ہے
ٹھیک
ہاں
ہاں کوئی بات نہیں
نہیں میں میں وہ نہیں بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں کہ مطلب انسان بولنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں بول پاتا اور دکھ میں ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میری
مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کچھ پہلیا بجا رہی ہو
پہ نہیں دیکھو میں بول رہی ہوں کہ مطلب کوئی دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ہوں پھر لگتا ہے نا کہ نہیں یہ پریشانی میں ہو یہ مطلب میں ایسے ایڈجسٹ کرتی ہوں میں کسی کو مطلب کسی کو لگے گا نہیں کی یہ پریشانی میں مگر انسان کتنا ہی کرے پھر لگتا ہے کہ نہیں میں کسی کو بولوں وہ پریشانی میں سمجھ
ہاں ہاں
ہوں
وہ بات تو صحیح ہے
ہوں
کوئی بات نہیں ہوں آپ کی بات سمجھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہر ایک بات شیئر کیا کریں
ہاں ہاں میں کروں گی
ورنہ اگر آپ کو میں پرائی لگتی ہوں تو شیئر نہیں کر نا
ایسے پھر میں ایسی بات بولتی ہی نہیں آپ کو ج میں نے اتنا بولا آپ کو اور کسی اور کے ساتھ اللہ کی قسم میں جن کے ساتھ دن بھر ہوتی ہوں مطلب ان کو لگنی ہی نہیں دیتیوں کہ میں پریشان ہوں میں نے آپ کو اس اس لیے یہ بات بولی مجھے بھروسہ ہے اپ پر
نہیں ایسا کیا ہے مجھ میں مجھ پہ سب کو بھروسہ ہے جو پہلی بار میں بات ہے وہ انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے
وہی تو مسئلہ ہے میں نے اتنا بولا آپ کو ورنہ میں اس حساب لڑکی ہوں میں اندر ہی مطلب مر جاوں گی کسی کو لگنے بھی نہیں دوں گی کہ میں پریشان ہوں پھر بھی میں نے بولا آپ کل سے پرسوں سے ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بول میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ بزی ہو یا کبھی کبھی ہم کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں بول پاتے
میرا کہنا یہ ہے کہ مطلب آپ کو کیا لگا مجھ جب آپ میرے ساتھ پہلی بار ملی تھی اپ کو کیا لگا مجھ میں جو آپ نے میرے ساتھ فرینڈ شپ کی میرا نمبر مانگا
اچھا اگر میں سچ بولوں تو مطلب اگر کہیں میں غلط بولوں تو مجھے بول دینا اور غصہ مت کر لینا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں غصہ نہیں کروں گی بول دو
مجھے دیکھو جو میرے مطلب پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں مگر میں پھر بھی بولوں گی مطلب ہاں مطلب دیکھو جو میری ماما کے سائڈ ہے نا رشتے دار جو میں نے ننیحال سائڈ ہے پہلی بات تو میرے نانو نانی نہیں ہے اور میرے ماما بھی نہیں ہے بس ہو گیا ختم ادھر ہی مطلب ایک سائڈ سے تم سمجھ لو کہ ننی حال ہے ہی نہیں
ہاں وہ بات صحیح ہے
ہاں مطلب کتنا ضروری آپ کو خود پتاہ ہے مگر پھر بھی میرے جو ماما کے رشتے دار ہے مطلب چا چو ہے وہ بہت اچھے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو کمی نہیں میری مما کو کمی یہ محسوس نہیں ہونے د دی کہ آپ کے یہ نہیں ہے ممی پاپا مگر پھر بھی جو ہمیں ضرورت ہے مطلب ہوتا ہے ہر ایک بچے کو کہ نہیں ہمارے پاس ننحال ہو وہ سب پھر جب میں آپ کے ساتھ ملی تو مجھے ان ان سے الگ آپ کا حساب لگا کہ کہ نہیں آپ کو وہ ایگو نہیں ہے وہ سب نہیں ہے
اچھا
ہاں وہ بہت اچھا لگا مجھے اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ سب کو سائڈ مطلب جو بھی تھا وہ سائڈ میں رکھ کے اپنے بات کی وہ بہت اچھا لگا مطلب مجھے مجھے لگا کہ مطلب آپ مطلب آپ میری جیسی ہو آپ سے انسان بات کر سکتے ہیں ہر ایک بات بول سکتا ہے بھروسہ ہوا مجھے
لیکن سنو میری بات میں جس سے بھی ملتی ہوں جس سے بھی بات کرتی وہ مجھے سب کہتے ہیں میری جیسی ہو میری جیسی ہو میں کیا سب کی جیسی ہوں
نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے جس کے مطلب جو بھروسہ ہوتا ہے نا ان انسان کو کہ نہیں یہ یہ کسی کو نہیں بولے گا جو بھی میں بولوں جو بھی میرے دل میں دیکھو دیکھو کھی ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا میں کیا بولتا ہوں پھر انسان کو
چھو رکو رکو میرا بھائی ہے چھوٹا والا
ہوں
آج صبح اٹھا چائے وہ تھی نا دن میں میگی اس کے بعد ہی کھانا
کیا ہو گیا مجھے کیوں بول رہی ہو میں نظر دے دوں گی
پھر اس کے بعد ہی چائے نہیں میں لوابی میں بیٹھی تھی میں نے سوچا میں تھوڑی دیر سوچا کہ آیا دو چائے اب میں پھر سے بیٹھ گئی اب دے دو کھانا میں کیا روبوٹ ہوں
نہیں یار کیا ہو گیا تمیں مت بولو ایسا
میں اس کو میں اس کو بولو مجھےخوجاؤ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا میں چلاتی
ایسا نہیں بولتے ہیں میری بہن کی طرف بولتی ہو وہ مجھے بولتی کتنا کھاتی ہو
چولیں میں کیک ہے جی پتا نہیں اس کی اسپیڈ کیڑا ہے یا کیا ہے
کیا ہو گیا تمہیں
اس کے پیڑ میں کیڑا ہے مجھے لگتا ہے اس کے آم ہیں اس کے پیٹ میں
تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھوک ہی نہیں لگے گی
ہاں وہ بات صحی ہے میں نہیں کھاتی ہوں
کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہی ہے ہم انسان تم انسان نہیں ہو ہم ہیں
ہاں پتا نہیں اس کو کیا آج ہو گیا ابھی کوئی بھی نہیں آیا ہوتا سب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یہ کہتا کھانا وہ یہ میگی چائے روٹی اس کو پتا ہے جب تک نا سب آئیں گے میں کہاں دوں گی
ہم نے آج لائی تھی وہ مجھے اس کو اردو میں نام ہی نہیں پتہ میں کشمیری میں ہی بولتی ہوں
کیا ٹھیک کشمیری یا پنجابی
پتا نہیں یے پنجابی ہے کی کش
اچھا ٹھیک وہ جن کو سیکھ تے ہیں
وہ نا جن کو ابالتے بھی ہے
اچھا مجھے لگا وہ سیکھنے والے مت نا
نہیں نہیں
ٹھیک
اور
پتا نہیں مجھے یہ نا دال چڑھا کے رکھنی ہیٹر پے اس کو ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں کہاں کہو یہ بھائی آیا نا بیچ میں
وہی میں بول رہی تھی کہ انسان بولتا ہے کسی کو مطلب بھروسہ ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے کی اپنے جیسا ہے
جی نہیں دیکھو اصل میں کیا ہے آپ کو کہنا نہیں آیا
ہاں بولو بو میں سیکھوں گی یار بہت کچھ سیکھتا ہے انسان بولو میں سیکھوں گی
مسلہ اتنا جب انسان کسی اور سے ملتا ہے تو فیر اس کے ساتھ جیسے وہ بات کرتا ہے اس کو وہ کبھی کبار جو جیسا سامنے ہوت ا وہ اس کے ساتھ ویسے ہی بات کرتا فیر سب کو لگتا ہے کی یے میری جیسی وہ میرا جیسا ہے وہ ویسا ہے وہ ایسا ہے
اچھا ٹھیک اور آپ کو کیا لگا مجھ میں کچھ نہیں
مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کیا پہلی نظر میں انسان کو پیار ہو جائے
اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہو
صفائی شارٹ میں کہہ دیا بینا کسی ابجیکشن کے ابجیکشن مائی لارڈ
امم صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہو اور مطلب مجھے زیادہ نہ بولنا پڑے اسی لیے ایک کی جور میں سب
نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ بہت پیاری ہو مجھے آپ بہت پیاری لگی
شکریہ شکریہ چلو جھوٹی تعریف ہی صحیح
پھر پھر میں بھی کہتی کہ آپ نے میری جھوٹی تعریف کی وہ یہ
نہیں میں نے میں دیکھو انسان جھوٹ بول
انسان جو کہتا ہے اس پے عمل کرنی چاہیے مطلب میں نے ا آپ کی مجھے پتا ہی نہیں میڈم
ذرا دے دو اس کو پہلے کھانا پھر مجھے مجھ سے بات کرنا
نہیں یہ کہہ رہے کے مایا اور ہایا جان کدر ہے تو میں اس نے کو بولا مجھے پتا نہیں ہے اس نے بولا کال کرو میں بولا میں کری ہوں نا اس سے بات اب خود کروں
اچھا ٹھیک اس کے پاس فون نہیں ہے ہیلو
ایسا ہوتا ہے جن مطلب آپ میرے سے بات کر رہی ہو میں آپ کی طرح بن جاؤں گی آپ کے ساتھ میری فرینڈ مطلب رحمت وہ میری بچپن مطلب نرسری دودھ پیتے پینے سے لے کر اب
ہاں میں نے پھر اس سے بات کی بہت اچھی لڑکی ہے
تو
باقی ایک دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں کیا مطلب وہ تو انسان ہو نہیں سکتا ہے
آپ کیا کر کچھ نہیں وہ میرا فون ہے نا وہ تھوڑا گندا ہو گیا اس کو صاف کر رہی ہے
اچھا ٹھیک
ہوں
ٹھیک مجھے لگا آپ کچھ کاٹ رہی ہو
نہیں
جس کو پھر رگر جو ہے اس کو صابن میں ڈالنا تھا
نہیں میں سوچ رہی تھی اس کا جو یہ ہے نا بیک کور اس کو چینج کرو اس کو نیا لؤں
مجھے ذرا تین ہزار دے دو میں سچ میں کہ رہی ہوں
میں ڈالوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے فون کٹ کرو میں ڈالوں گی
آپ کو پتا ہے
کیا
آپ کے جیجوکی آج کال ہے شاید وہ آپ جا گیا
ہاں
اب وہ کال کر رہا ہے محترمہ کا
ہاں
اب وہ پہلے پیار سے بات کرے گا
ہوں پھر کیا کرے گا
اس کو پتاہ ہے اگر اس نے پیار سے بات نہیں کی تو یہاں سے انسان سین لگا کر رہے گا
ہاں
تو اس لیے اب وہ محترمہ
ہاں اس کا فرض ہے
سنو آپ نا وپاس مجھے کال کرنا